ہلو
السلام علیکم
وعلیکم اللام
اور کیسی ہیں آپ
خریت آپ بتائیے آپ کے
جی الحمد للہ بہت اچھے ہیں آپ کے گھر میں کیسے ہیں سب لوگ
سب الحمد للہ آپ کی دعا ہے سب اچھے ہے
ہاں جی بالکل دعا تو ہونی چاہیے سب کی کیونکہ دعا ہی اپن کے کام سب سے زیادہ ضرورت ضروری ہے اور دعا ہی کام آتی ہے کیونکہ ہم مصیبت میں رہتے ہیں تو ہمارے لیے دعا ہی ضرورت رہتی ہے اس لیے دعا کا دعا کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے اور سب سے دعا بھی لینی چاہیے چاہے وہ چھوٹے ہو چاہے بڑے ہو بزرگ ہو بزرگوں کی دعا لینا بہت ضروری ہے اور بزرگوں کی باتیں بھی سننا بہت اچھا ہے کیونکہ بڑے جو اپن کو سمجھاتے ہیں وہ ہما رے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا پر ہمارے لیے بہت بہتر رہتا ہے پر کیونکہ ابن چھوٹے رہتے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا اپن کے بڑے کیا سم جھارہے سچ میں کوئی کام کرتے اس میں ٹوکتے ہیں روکتے ہیں بٹ اپن کو اپن کو غلط لگتا پر وہ جو ماں باپ کرتے ہیں والدہن کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے وہ بہت اچھا رہتا ہے
جی اور آپ بتائیے آپ کے گھر پہ سب کیسے ہیں
جی الحمد للہ ہمارے گھر پہ سب اچھے ہیں سب خیریت سے ہیں امی ابو بھائی لوگ سب خیریت ہے اور کیسا ہے آج کا موسم
آج کا موسم تو اچھا ہے
بہت اچھا ہاں بارش ہو رہی ہے اور پھر یہی موسم میں دھوپ ہوتے ہیں پھر پھر بارش ہونے لگتی ہے تو بہت گرمی بھی لگ تی ہیں بہت تپش والی گرمی رہتی ہے ایسے میں بیمار ہونے کے چانسز بہت رہتے ہیں تو ہم کو جلد سر کیا کرنا چاہیے کہ ہم کو اس بیماریوں سے بچنا چاہیے جو پانی ہے اس کو پانی کا بھی سیون اپن کو ابال کے کرنا چاہیے کیونکہ یہ بارش کے موسم میں پانی میں بہت زیادہ ملاوٹ ہو جاتے پانی میں کیونکہ ادھر ادھر کی ندیاں بہ کی آدھی تو پانی میں کیمکل رہتے ہیں اور پانی پینے میں بھی نقصان ہوتا ہے جو ہم پی لیتے ہیں تو ہم کو تو پینے میں صحیح لگتا ہے پر ہمارے پیٹ میں جا کے وہ نقصان کر دیتا ہے ہمیں انہلدی کر دیتا ہے
جی آپ نے صحیح بولا
کیا سوچ ہے اس میں
ہیلو
ہاں جی یہ میں بولی کہ آپ ک میں کیا سوچ ہے کیا رائے ہے
میری بھی یہی سوچ ہے کہ ہمیں موسم کے بدلتے موسم کے بدلنے سے اپنے آپ کو اچھے سے رکھنا چاہیے نہ باہر کا کھانا پینا بھی کم کر دینا چ
بالکل کھان کا کھانا پینا تو بہت زیادہ بالکل ہم کو کیا چاہیے ہم سوستھ ہونا ہے تو ہم کو سوستھ ہونے کی ہمیں باہر کا کھانا بالکل نہیں چ کھانا چاہیے ہاں گھر کا کھانا اپن کے لیے زیادہ بیٹر ہے ہ ہیلدی بھی ہے ہاں اور ہانیکارک بھی نہیں ہوتا صحت مند ہوتا ہے ہم گھر کا کھانا کھائیں گے اپنے گھر والوں کو دیں گے اپنے گھر میں جتنے چھوٹے چھوٹے بچے چے ان کو دیں گے
جی
موسم کے حساب سے باہر کا کھانا کھانے سے ہمیں کیا ہوتا ہے بہت سی نقصانے ہوتی ہیں اور اس میں بیماریاں ہوتی ہے جو اپن چھولے بھٹورے جو بھی کھاتے ہیں ایل یہ مطلب تلی ہوئی چیز کھاتے ہیں اور مارکیٹ سے جو بھی لیتے ہیں تو کیا وہ تیل میں تالتے ہیں وہ تیل پتہ نہیں کتنے کتنے کتنے دنوں کا رہتا ہے اور اسی میں وہی وہ پھر فرائی کر دیتے ہیں یہی نقصان صان ہوتا ہے اپن تو دیکھتے نہیں ہاں گھر اجاد اپنے گھر کا ہی سیون کرنا چاہیے اویلیبل اپنے گھر میں ہی بنا کر کھانا چاہیے باہر کے کھانے سے ہمیں نقصان ہوگا اور ہم گھر کا کھانا کھائیں گے تو ہم سوستھ بھی رہیں گے اور باہر جاؤ مینگو سوچو مینگو وغیرہ پیلے تو مینگو ایسے سڑے سڑے سامنے تو بہت اچھے مینگو لگا دیتے ہیں مطلب اچھے ہرے ہرے بھرے بھرے لگا دیتے ہیں یلو کلر کے لیکن جب ان کو جوس بنایا جاتا ہے وہ تو اندر جو نہیں نہیں جو اپنے پاس رکھ اگر جوس وغیرہ پینے کے رہتا ہے تو وہ سامنے اچھا ہی لگا رہے تھے لیکن جب ان کو بولو جوس بنانے کے لیے تو وہ سڑے سڑے گلے ہوئے جو اپن کبھی یوز نہیں جو اپ چھوتے تک نہیں دیتے تک نہیں اپنے بچ چوں کو دیتے نہ گھر پریوار کو دیتے نہ خود یوج کرتے وہ وہی ان کو وہ کر کے گرائنڈ کر دیتے اور وہی دے دیتے تو یہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہمیں مینگو شیک پینے کا کچھ بھی اگر ہو رہا ہے تو ہم اب اپنے گھر میں لا کر اسے اچھے سے دھل کر اور بنایا وہ زیادہ بیٹر ہے
جی
جی اور آپ بتائیے
ہمارا سب خیریت آپ بتائیے
جی الحمد للہ اللہ سب کے اوپر خیر و برکت رکھے کیونکہ اللہ کی اللہ کی عبادت سے ہی انسان اپنے علم اعمال سے ہی رہتا ہے جو اچھی چیز سیکھتا ہے کیونکہ ہمیں علم میں بہت زیادہ ضروری حاصل کرنا ضرو ری ہے کیونکہ ہاں پھر بالکل بالکل بالکل یہ آدمیوں کا کام ہے کہ وہ گھر کے دہلیز تک ہی علم لاتے ہیں عورتوں کا کام ہے وہ گھر کے اندر تک لے کے آتی ہیں دین تو ان کا تو کام دہلیئز سے ختم ہو جاتا ہے اور اندر علم ا لیڈیز ہی یہ پھیلاتی اگر وہ دین اسلام جو عمل اپنے گھر میں کریں گے وہ آنے والی نسلوں میں بھی وہی چیز ہوگی تو زیادہ سے زیادہ ہمیں اچھی باتیں کرنی چاہیے علموں کو علم پھیلانا چاہیے بڑوں ب بات سننا چاہیے سب سے بیٹر بات ہے لوگوں کی عزت کرنا چاہیے اگر ہمارے سامنے کوئی بیٹھا ہے بات کر رہا ہے تو ہم کو غور سے سنے گی کیا بول رہا اور دنیا میں ب ایسے بہت لوگوں گے علم تو بہت رہتا ہے پر بات کرنے کا لے مطلب کا لہجہ نہی رہتا علم ہوں عزت ہی نہیں رہتا کیونکہ وہاں لوگ علم ہے اور آپ کے پاس جب کسی کو ریسپیکٹ دینے کا کوئی وہی نہیں ہے تو آپ کی علم کی ایسے کیا مطلب کوئی مطلب نہیں ہے اس لیے علم کے ساتھ ساتھ ہاں بالکل جی جی بالکل علم کے ساتھ ساتھ اپنے لہجے کو بھی اچھے سے استعمال کرنا چاہیے ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی چاہے چھو ٹے چاہے بڑے ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو اسی لیے اچھی باتیں سننا چاہیے اور اچھی باتیں کرنا چاہیے اور لوگوں کی علم میں علم حاصل کرنے کے لیے باتیں تو بہت جلد سنئے یہ مطلب کرنی چاہیے علموں والی
نہیں آئی ابھی
اور کھانے میں کیا کیا آپ کیا کھانے میں مطلب خالی بنا لیتی ہیں
ہم سب کچھ بنا لیتے ہیں چکن اور مٹن سب کچھ بنا لیتے ہیں اور آپ کو کیا پسند ہے بنانے میں
مجھے میں بھی بنا لیتی ہوں میں بھی چکن بنا لیتی ہوں مٹن بنا لیتی ہوں بریانی بنا لیتی ہوں اور مطلب جیسا جو رہتا ہے ویسا بناتی ہوں اور جیسے ان کو ہاں چکن میں جیسے ان کو ساہی چکن ساہی پنیر بھی یا کچھ بھی ایسا کھانا چاہیے تو پنیر کو بہترین وغیرہ تل ول کے ایک دم اس کے؀مسالے کو تل کے گریوی بنا تو اس میں ٹماٹر وراٹر ڈال کے ایسے گرائنڈ کریں گے اس میں جیکا اتنا اچھا آتا ہے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے گھر والے بھی کھا لیتے بہت ذیادہ اور گھر والے بھی کھا لیتے ہیں اور ہم بھی کھا لیتے ہیں کیونکہ اس گھروں میں سب سے زیادہ یہ نخرے گھر کے بچے یا پھر بڑے ہی دکھاتے ہیں کیونکہ جب یہ ساب کچھ اچھا چیز نہیں بنتا تو یہی بولتے ہیں کہ یہ کیا بنائی ہو کیسے بنائی وہ نہیں کھائیں گے اگر بچے بڑے ہاں ہاں باہر کا کھانا جو کہ باہر کا کھانا اپن کے لیے بہت نقصان ہے ابام جتنا بچ بچے باہر کے کھانے سے وہ زیادہ بیٹر ہے کبھی کبھار ہو بالکل کبھی کدھار ہے جو باہر بہت ریئر انسان رہتا کھا لیتا تو وہ ایسا نہیں تھا کہ روز روز کھانا بہت نقصان ہے ہانی کارک ہے اس لیے ہم اپن گھر کا کھانا کھائیں وہ زیادہ بیٹر ہے اس لیے میں آپ سے بھی یہی سلال لو ہوں گی کہ آپ بھی زیادہ تر اگر باہر کا کانا کھاتے ہیں تو بالکل اسکول مت کھایا کرے گھر کا ہی کھانا گھر کے کھانے کا سیون کرے خود کر کھلائے بھی گھر والوں کی اس سے زیادہ اپن کو پروٹین ملے گی اور زیادہ صحت مند ہی رہیں گے اپن
امم جی
اور بچے بتائیے
س ب ہے
اور وہ اورریسٹ جی آپ الحمد للہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا کرم جو رہتا ہے ہم سب پر اسی پہ اللہ پر ہم کو شکر ادا بھی کرنا چاہیے شکر بھی کرنا چاہیے صبر بھی کرنا چاہیے کیونکہ خود اگر ہمارے اوپر خوشی ہے تو اللہ کا مجھے شکر بہت ادا کرنا چاہیے اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے بالکل بالکل اور اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت ہے ہم کو صبر رکھنا چاہیے کہ اللہ صبر کا پھل میٹھا دیتا ہے اور الله کو صب بالکل اور صبر اللہ کو صبر پسند بھی بہت ہے اس لیے صبر شکر دونوں ہی ساتھ میں اگر ہماری زندگی میں خوشیاں آ رہی تو اللہ کا بےحد شکر ادا کرے آ تھوڑی سی اگر ہماری زندگی میں تھوڑا سا دکھ آ رہا تو مجھے صبر رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ بہتر سے بہترین کرنے والا ہے اللہ بہترین ہی کرتا ہے ہر انسان کا ہر پریشانی میں جو جو اللہ کو پرسانی میں یاد کرے یا نہیں چلے اللہ ہر ان انسان کے ساتھ ہیں جن کو اللہ نے اپنے اپن مطلب بنایا ہے ہم اپنے نبی صلی اللہ تع علیہ وسلم کے اس میں راستے میں چلے تو ہمارے اندر بھی ج اتنی برائیاں ہیں وہ سب ختم ہو کہ اچھے راستے میں چلنی چاہیے اور ہم بھی ہم بھی چلیں گے اور تو ہم آپ سے یہی چاہیں گے کہ آپ بھی چلے اللہ کے راستے میں تو بہتر ہوگا
جی
جی اور گھر کے ب اور آپ کے گھر میں بچے وچے کیسے ہیں
ہمارے گھر میں سب بچے اچھے ہیں بڑے چھوٹ
جی الحمد للہ اور بچے بھی اسکول بھی جانا ہو گیا ہوگا بچوں کا صبح اٹھنا
فول کا ہو گیا ہے تو صبح صبح سب جاتے ہیں ٹفن بنانا یہ سب
جی جی جی ہاں ہاں ہاں مدروں کا تو کام ہی رہتا ہے کہ بچوں کا اسکول جب آن ہو جاتا ہے تو سب اتنی مدر ہے یہ سب کی مطلب ٹائم ہی ٹائم ٹیبل بن جاتا صبح اٹھنا ٹفن بنانا بچوں کو اسکول بھیجنا پریوار والوں کو دیکھنا بہت ساری ہاں ا بل ہاں بالکل بلکل وہ ہر ایک چیز جب تک بچے اسکول سے نہیں آ جاتے اسکول سے جانے تک میں بچے جب تک گھر نہیں آ جاتے تب تک ان کے بچوں بھی اس میں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ انسان کرتا رہتا ہے اور اپنے بچوں کے ا میں یہی چاہوں گی کہ جتنے بھی بچے ہیں ان بچوں کو ہر بیماریوں سے بچائے پانی اگر گندا مطلب جیسے پانی کھانے پینے میں زیادہ وہ رہتا ہے تو انہیں صاف ستھرا دیکھ کے پانی پینا ہے اور کھانے پینے میں جو بھی ہو اس کو اچھا سے اچھا کھلا ہے گھر تک کھلایے ہری سبزی کھلائے جس سے ہمیں پروٹین ملتی ہے ہمیں طاقت ملتی ہے ہمیں انرجی مل تی ہمیں نقصان نہیں ہوتا آنے وال آگے چل کر ہمیں یہی ہری سبزی فائدہ کریں گی
جی بالکل آج کے ٹائم میں ہر ایک کھانے میں
جی جی جی چلی چلیے مجھے آپ سے بات کر کر بہت اچھا لگا میں آپ کی بات آپ بہت اچ چل میں آپ سے پھر پھر بات کروں گی ٹھیک ہے نا اللہ حا
ٹھیک ہے اللہ حافظ